ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
ہ شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں جی ٹھیک ہے کرپیر سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ ت وہاں پہ سب ٹھیک ہے
آج اسکول سے آتے ہوئے میں بہت اداس تھا
کیوں وہ کیا ہوا تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو
آج میرے کلاس میں سب کے سامنے بے عزتی ہوئی میں جواب دیتے وقت غلطی کر گیا اور کچھ بچوں نے ہنسنا شروع کر دیا
مجھے افسوس ہوا یہ سن کر لیکن بتاؤ کیا سر نے بھی پچھا
سر نے اتنا نہیں کہا لیکن جب بچے ہنسنے لگتے ہیں تو مجھے بہت شرمندگی میںح محسوس ہوئی ایسے لگتا ہے جیسے زمین باہت جائے اور میں ان میں سما جاؤں آپ تھوڑی زور سے بات کیجے ہلو
ہاں
آپ تھوڑی زور سے بات کیجے
ہ مجھے افسوس ہوا یہ سنند لیکن بس تو اور کی ساتتے بھی پچھبا
سر نے اتنا نہیں کہا لیکن جب بچے ہنستے لگتے ہیں تو مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی ایسا لگتا ہے جیسے زمین پلٹ جائے اور میں ان میں سما جاؤں
میں سمجھ سکتی ہوں بےعزتی کا احساس واقعی بہت تکلیف دیتی ہے لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کیا ہ انسان سے غلطی ہوتی ہے
سوچا تو ہے لیکن جب دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو غلطی چھوٹی نہیں لگتی
بالکل بے سبتی اصل میں دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جو دوسرا کرتے اور دوسری وہ جو ہم خود اپنے دل میں محسوس کرتے
یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی
دیکھو اگر کوئی تمہارا مذاق اٹھاتے ہے تو وہ اس کی غلط حل کرتے ہیں لیکن اگر تم اس بات کو ہر وقت یاار رکھ کر خود کو کمزور سمجھو تو وہ پھر تم اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتے ہو
شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن بےزتی کو بولنا آسان نہیں ہوتا
ہاں آسان نہیں ہوتا مجھے بھی ایک واقعہ یاد ہے پچھلے سال ایک کمپٹیشن میں میں اسٹیج پر گئی تھی میں اپنی اسپیچ بھول گئی اور کچھ دیر تک ہموش کھڑی تھی
پھر کیا ہوا
کچھ لوگ ہنسنے لگے مجھے لگا میں یہ بہت بےزتی ہوئی ہے میں گھر آ کر رو رہی تھی
پھر تم نے اس سے کیسے ڈیل کیا؟
میری امی نے کہا تھا کہ جو لوگ تمہاری غلطی پر ہنس رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ا کل وہ خود کی غلطی پر شکار ہو چاہے انسان کو دوسرے کم چوری پر ہنسنا نہیں چاہیے
یہ بات تو بالکل سچ ہے
بےعزتی کا دارے تب اور زیادہ ہوتا ہے جب اپنے لوگوں کریں
بالکل اگر کوئی جو ابھی کچھ کھائیں تو اتنا غلط نہیں پڑتا لیکن دوست یار رشتہ دار کہتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے
اسی لئے اسلام ا بھی دوسروں کی توہین کرنے سے منع کیا گیا ہر انسان کی عزت ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے
کبھی کبھی لوز لوگ مذاق اور بے بے عزتی میں فرق نہیں سمجھتے
مزہق وہ ہے جس میں کسی کا دل دکھے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو پھر مزہق
آج کل سوشل میڈیا پر بھی لوگ ایک دوسرے کی بےزتی کرنے میں بہت آگے نکل گئے ہیں
بالکل لوگ کمنٹس میں ایسی باتیں لکھتے تھے جو اس سامنے کہنے
مجھے لگتا ہے کہ بےزتی کرنے والا خود بھی اچھا انسان نہیں ہوتا
ہار بار ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی لوگ اس سے میں یہ حالت کی وجہ سے ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں لیکن پھر یہ بھی غلط ہے
تمہارے خیال میں سب سے بری بےعزتی کون سی ہے
میرے خھانے میں سب سے بڑی بیصط وہا کی جس کی غربت چکل رگور یا کزوری کا مذاق بنا کر کی جائے
ہاں کیوںکہ انسان ان چیزوں کو خود نہیں چھوڑتا
بالکل کسی کا ان کو مذاقرانا یا کسی کی جسمانی کمی پر ہنسنا انسانیت کے خلاف ہے
میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے اسکول میں کمزور اسٹوڈنٹس کو تنگ کرتے ہیں
یہ بہت بری عدت ہے اس سے دو سروں بچوں کی اعتماد ختم ہو جاتے ہے
اعتماد جھٹ جائے ٹوٹ جائے تو انسان ہر کام سے در
صحیح کہا اسی لیے ہمیں دوسروں کے نیچے دکھانے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ہلو ہلو جی
اگر کوئی ہماری بےزتی کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے
سب سے پہلے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے غصے میں دیا گیا جواب اکثر مسئلہ اور بڑھا جاتے تھے
ہلو
سب سے پہلے غصے کو کنٹرول کرنا چاہئے غصے میں دیا گیا جباں وقت میں مسئلہ بڑھ جاتا ہے
لیکن چھپ رہنا بھی مشکل ہوتا ہے
چپ رہنا کمزوری نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی خاموشی سب سے طاقت وور جواب دیتا ہے
یہ بات مجھے پسند آئی
اور اگر ضرورت ہو تو اس اق س اپنی بات رکھنی چاہیئے
گ تم نے کبھی کسی کی بےزتی کی ہے
سچ کہوں تو بچپن میں نے بھی کچھ لوگوں کو مذاق اٹھایا تھا لیکن بعد میں احساس ہوا کہ یہ غلط تھا
مجھ سے بھی کبھی کبھی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں
بات یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی مان لے اور اس سے دوبارہ
بے عذاتی اورور تنقید میں کیا فرق ہے
ترقی کا مقصد اسلح ہوتا ہے جبک بےعزتی کا مقصد نیچا ٹھکانا ہوتا ہے
مطلب اگر ٹیچرس میری غلطی بتائے تو وہ تنقید ہے
جی ہاں اگر اد ہم نے اس کے ساتھ بتیا تو وہ تٹنقید ہے جو ہمیں
اور اگر کوئی
تو وہ کوئیزتی کے قریب ہو سکتا ہے میں سمجھ گئی ہ جی جی
میں سمجھ گیا
تو نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر کہیں جو لوگ ہر وقت دوسروں کی بےزتی کرتے ہیں لوگ انہیں دور رہنا پسند کرتے ہیں
ہاں کیونکہ کوئی بھی ایسا شخص کے ساتھ آرام محسوس نہیں کرتا
بالکل عزت دینے والے لوگ ہی اصل میں عزت پات ہیں
یہ بہت خوبصورت بات ہے
ہمارے وہسر کہتے ہیں کہ زبان کا زخم تلوار کا زخم چ
اور یہ سچ ہے کچھ الفاظ سلون تک یاد رہتے ہیں
اسی لیے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے
ہلو
اسی لیے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے
ہاں اگر ہر انسان یہ اصول اپنا لے تو بعد سے جھگڑے کا ختم ہو جائے
بالکل بےزتی سے نفرت پیدا ہوتی ہے جبکہ س سے محبت اور یقین پیدا ہوتا ہے
آج کی بات چیت سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کی عزتی نفس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے
اور اگر کبھی خود بے عزتی کا سامنا ہو تو صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیئے
کیونکہ انسان کی اصل قیمت دوسروں کے الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور گردار سے ہوتی ہے
بہت خوب میں آج سے کوشش کروں گا کہ نہ کسی کی بےزتی کرو اور نہ کسی کے یہ بات تو مجھ سے اپنی کم سمجھو بابا
یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جو دوسروں کو عزت دیتے ہیں اللہ اور لوگ اسے بھی عزت دیتے ہیں
شکریہ آج تمہاری باتوں نے میرا دل ہلکا کر دیا
مجھے خوشی ہوئی چلو اب گھر چلتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں گے یہ عزت دینا اور لینا دونوں انزا کی پہچان ہے
انسان کی پہچان تو یہی ہے عزت دینا اور انسان لینا
جی جی کیونکہ اضت دینا مطلب ہمیں کسی کی بےزتی نہیں کرنی ہوتی ہے اس سے لوگوں کو دل دکھتا ہے اور جب لوگوں کا دل دکھتا ہے اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالی بھی ہم سے ناراض
ہاں جی
اس لیے ہمیں عزت کرنی چاہیے ہر ایک کی بے عزتی کرنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے نا
ہاں جی ہاں جی
اسی لیے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے لوگوں کو نیچ دکھانے کا یا لوگوں کے مطلب نا لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے
ہاں جی ہاں جی
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے کام سے مطلب رکھنی ہوتی ہے اور لوگوں کو عزت دینی ہوتی ہے اگر لوگوں کی غلطی ہوتی ہو تو اس کو سنبھالنا ہوتا
ہاں جی تم نے کبھی دیکھا ہے کہ جو لوگ ہر وقت دوسروں کی بےزتی کرتے لوگ ان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں
جی جی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں
ہاں جی وہ اپنی لائف میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے
جی چلو میں سو جاتی ہوں آج ہم نے بہت اچھی بات کی
چلو مجھے گفتگوؤ سے بہت مزہ آیا اور آپ سے بات کرنے میں نے سیکھا بھی بہت کچھ اس گفتگو میں چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ